السلام علیکم
جی یس اللام علیکم آب ٹھیک ہے
جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے
جی السلام علیکم آپ ٹھیک ہے
جی جی آپ کی خیریت سے
جی میں بھی خھیریت
میں بھی خہ رہی تھی آپ سب گھر والی یک جی الحمد للہ چائے پیا آپ نے
جی ہم نے
جی ہم نے آج تھوڑی دیر سے اٹھے تو تھوڑی دیر سے دیر سے خیریت ہے
چیزیں کہریے تھے بس نیند اچھی آ گئی تھی
ا ت جی جی آپ کہیں دیر سے تو نہیں سوئے تھے
جی نہیں نہیں جس وقت ہم نے اپنی بیوی سے کہا تھا
جی جی جی جی اور سنا ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک آپ کے والدین ٹھیک سے
جی جی گھر پہ سب ٹھیک والدین سب ٹھیک آپ بتائیں جی جی میری بہن ٹھیک ہے آپ کی بہن ٹھیک ہے
ابھی الحمد للہ سب کہریی ہو آفیت سے ہیں
تنگ تو نہیں کرتی
جی سگے تو نہیں ہی کرتے دیکھیے کیا ہی اس بنایں ہم آپ کو بہت پریشان کیا ہے انہوں نے ہمیں
اچھا سر کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں پھر بڑی بہن ہے
جی جی جی ہمارا تو کام ہے کہ ہم ان کی عزت ہی کریں ہمارے دل میں ان کی ہمیشہ عزت ہی رہے گی چاہے وہ ہم سے کتنا بھی اد برتااؤ کرری
جی بالکل مناسب بات کر رہے ہیں آپ
آپ سنائیں آپ کی بہن تو آپ کو تنگ نہیں کرتی
جی نہیں نہیں
صحیح صحیح اصلی جو چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں جو بڑے بھائی بہن ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے سخت مزاج ہوتے ہیں
ایسا کہا جا سکتا ہے کچھ لوگوں میں لیکن کچھ نہیں ہوتے اب ہے ایک چھوٹی بہن اچ اچھی جس کو میں جانتا ہوں
جی جی
آپ اور بتائیں
ہاں پت ہے کہاں پہنچی آپ کی پڑھائی نئی جماعت شروع ہوئی ہے کچھ شروعات کیا پڑھنے کا
یہ سوچا ہے پہلے ہم تھوڑا پیسہ تھوڑا جمع کریں اس کے بعد ہم کھائیں گے کھانا وانا پھر پڑیں گے
جی جی جی جی بہت ہی نیک ارادے ہیں آپ کے یہی نیک ارادوں سے ہمیشہ اپنے دماغ کو مائل رکھے
جی جی جی ابھی اچھا خاصا دن بچا ہے اس کے بعد اسی لیے آرام سے پڑھیں گی اس کے بعد
بالکل درست فرمایا ہے آپ نے
جی بھیج اور آپ
بہت سے شکوے ہیں ہمیں کچھ لوگوں سے خیر سے ہم وہ بتا نہیں سکتے بیاں نہیں کر سکتے ہم وہ سکھوے خیر سے ہم بعد میں وہ سلجھا دیں گے وہ شکوے
چھین نہیں لے ایسے شکوے نہیں رکھنے چاہیے لوگوں سے اچھی کچھ لوگ بچارے تنگ بچارے پریشان ہو جاتے ہیں پھر
تنگ ہو جاتے ہیں پیشک تنگ ہو جات
جی نہیں نہیں نہیں نہیں تنگ نہیں ہو جاتا یہ اردو باری باری اردو میں کچھ اور آ جاتا ہے
دھے تنگ ہو جاتے ہیں لوگ اس لیے ہم کیا ہی بولیں
جی جی یہ باری اور دبے ادھر ادھر آ جاتا ہے صحیح الفاظ نہیں ملے گا ایسے تو وہ چھوڑ گئے آپ
دیکھیے چھوڑیے اب اس بات کو ہم نے جو
انگریزی کا الفاظ جی وہ انگریزی کا الفاظ وہاں پر آئے گا لیکن وہ اسی لیے بول نہیں سکتے اسی لیے بعد میں کہیں گے
ج دیکھے بعد میں کوئی گفتگو نہ کرے گا کرے کریے گا
ایسا نہیں کہ آپ کو پتا ہے ایسا
دیکھیے آپ تھوڑا پریشان نہ ہو
چیزیں ہو جاتا ہے پریشان کہیں جی نہیں ہوتا ہے کوئی تنگ ایسا آپ نہ کریے
دیکھیے تھوڑا دھیمے بات کریے یہ ہنسنے سے تھوڑا مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں
جی جی
مانا ہم نے کہ آپ تنگ ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو ہنسی بھی آ جاتی ہے لیکن پھر بھی
تنگ نہیں ہوتے ہم نے کہاں جیسا آپ الفاظ نہیں میرا
جی جی آپ کے امتحانات مکمل ہووں گئے
چیز مکمل نہیں ہوئے اگلے ہفتے اور دو امتحانات ہیں ہمارے
جی جی جی
جی بیی ای سے کپ لگتا ہے کہ ہر روز امتحان ہی دے رہے ہیں اب ہو جائے گا ختم تو بہتر رہے گا
اب تو ہم جب تیسریے جماعت میں جائیں گے تو پھر اگلے ماہ ہی ہمارے وہ امتحانات شروع ہو جائیں گے اب تو انہیں چیزوں میں ہم انہیں جستجو میں لگے ہوئے ہیں کہ کب ہم ان سب چیزوں سے فارغ ہو جائیں
جی جی اسی لیے بہتر رہے گا کہ ہم ب سے پڑنا اسٹ شرو کر ہی دے ورنہ مسئلہ ہو جائے گا
یہ جی جی اتوار تک اس جماعت کا کر لیتے ہیں یا جو بھی جسے کہتے ہیں
جتنا ہو جائے گا کریں گی کوشش ب کچھ ناک کرنے سے بہتر تو بہت زیادہ فائدہ ہو ہی جائے
جی جی جی بالکل درست فرمایا ہے آپ نے جو یہ اندرونی امتحانات ہوتے ہیں جو یہ ادرونی امتحان آ تو
جی جی میں بولتا ہوں آپ کر لیجے اپنا ہی میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو امتحانات ہیں اس اس کے بعد بھی ہمیں اور تھوڑے چھٹیاں ملیں گی ان میں بھی ہم اور پڑھیں گے تو کافی کافی آگے رہ جائیں گے ہم اور
درست
امتحانات میں فائدہ ہوگا
بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا آپ سنائیں کہیں گھومنے گئے آپ
جی گھومنے تو نہیں جا پائے اب
ہوگا ہمیں
جی دیکھیں گے جائیں گے ہم مجھے لگتا ہے امتحانات کے دن اگر جلدی وقت مل گیا
جی میں بول رہی ہوں ہمیں شاید اپنے ان کے ساتھ جامعہ کے ساتھ جانا ہوگا گھومنے کے لیے سفر پہ
وہ تو جی وہ تو نئے طالب علموں کے آنے کے بعد موقع ہے اس
جی جی جی جی وہ گنجائش تو تبھی ہے مگر ہوگا تو
جی جی ہمارے یہاں جامع کافی کیا کہیں ان کا تعریف کرنی ہے سال میں ایک بار لے جائیں گے وہ لوگ ایسا مطلب
قابل تعریف ہے ہماری ہمارے استاد ہم ان کی بہت ہی دل سے عزت کرتے ہیں بہت ہی قابل تعریف ہے بہت اچھا پڑھاتے ہیں وہ لوگ
جی جی جی جی اگر آتے ہیں کبھی ت نظر دینے تو کبھی پڑھا ہی لیتے ہیں کچھ
جی جی پڑھات تو پڑھاتے تو بہت زیادہ اچھا ہے
ٹھیک
جتنی تعریف کرے اتنی کم ہی ہو جائے گی
بہت کم ہی ک ہو جائے گی مجھے لگتا ہے
آپ سنائیں آپ کی مصروفیات کیا ہے آج کل
سکیات تو خاص ابھی کچھ ہے نہیں بس خوشی ہے ہم کل بھی کافی خوش تھے اب
دیکھیے اب شکوے نہیں رکھنے چاہیے مگر شکوے پھر بھی دل میں آ ہی جاتے ہیں اب کیا ہی بولولے ہم اب لوگ تنگ ہو جاتے ہیں
ہاں جی دیکھیے ایسا کوئی تنگ نہیں ہو رہا ہے یہ آپ اس بات کو پکڑیے نہیں
کی بات تھوڑی نہیں ہے یہ آپ اس طرح ہنس نہیں سکتے ان ضروری چیزوں پر
جی ہنسا نہیں ہم نے ہم بس بول رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہے نہیں
دیکھے ہم نے تو آپ سے کچھ سوال ہی نہیں کیا ہم نے تو آپ سے کچھ پوچھا بھی نہیں ہم تو بس کہہ رہے ہیں لوگ اس سے چکوے ہیں ان سے تنگ وہ ہم سے تنگ ہو جاتے ہیں
نہیں کوئی تنگ نہیں ہوتا ہے ایسے
جی چھوڑیے اس موضوع کو چھوڑیے اس موضوع کو
اچھا
بہت ہی غیر مناسب بات ہے باقی اگر ہماری کوئی بات دلک کو لگ گئی ہو تو ہم آپ سے معذرت خوا ہے
نہیں نہیں بس ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے بیوی وہ ایسا نہ سوچے کہ تنگ ہوتا ہے کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا
وہ تو آپ کے الگ زندگی کے مسائل ہیں فی الحال ہم اپنی بات کرتے ہیں
جی جی
اور بتائے آپ چائے شائے پی لی آپ نے
جی ہاں پیلی وس کھا لیا تھوڑا بہت اور جو ملا آپ بتائیں
آکھوں کی طبیعت کیسی تھی پلا پچھلی باری جب دیکھا تھا تو آپ کی آنکھوں میں درد تھا پریشان ہو گئے تھے ہم
کی حالت تو ٹھیک ہی لگ رہی ہے جی ہمیں آپ کہ یہاں سے میری آواز تھوڑی بہت واپس آ رہی ہے
جی کیا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا
جی گونج رہی ہے میری آواز تھوڑی بہت
جی جی جیسے دور سے آ رہی ہے آپ کی آواز اچانک سے
نہیں نہیں جی میری آواز آپ کے سائڈ سے واپس آ رہے گی
جی وہاں سے کچھ شور آ رہا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کس قسم کا شور ہے
ہ اٹ تھوڑا میں صاف کچھ کر رہا تھا وہ چھوڑی آپ آپ بولیے میری آواز آپ یہاں سے واپس آ رہی ہے کہئی آپ کے اس میں اس سے مسئلہ نہ ہو جائے
جی ایسی جگہوں پر یہ شور نہیں آنا چاہیے ورنہ یہ رد کر دیتے ہیں
جی اس معاملے میں مجھے کافی گڑبڑ ہی لگی اس والے میں کئی مسئلہ مجھے لگتا ہے ہو ہی نہ جائے
کس والے میں
جو ہم ابھی یہ والا ہمارا چل رہا ہے
جی جی کس کس قسم کا مسئلہ ہو سکتا ہے ہم نے تو مناسب مناسب چیزیں ہی بولی ہیں
کس قسم کا مسئلہ
آپ کس لحاظ سے بات کر رہے ہیں
رد ہونے کا مسئلہ نہ ہو جائے جی کیونکہ ہم کافی ہنسی ہنسی مذاق کا ہو چکا تھا
یہ ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا پچھلی واری بچن پچھلی بار شاید نہیں ہوئی ہے شاید وہ بھی رد ہو گئی ہے شاید ہمیں پورا نہیں معلوم ہم نے دیکھا تھا تو لگا تھا کہ
شاید ہوا ہے لیکن اس کے آگے وقت آ چکا ہے اور شاید وقت اسی کے سامنے آتا ہے جو رد نہ ہو
جی وہ تو نہیں ہوا رد تو نہیں ہوا ہے کیونکہ جب رد ہو جاتا ہے تو وہ سیدھے چڑھ جاتا ہے
جی لیکن وہ بھی جب ہوتا ہے گڑبڑ ہو جاتی ہے تب وقت بھی نہیں دکھتا ہے جیسے کہ کافی میں نہیں ہے
جی اب جو بھی ہے بس ہو جائے کیونکہ بہت ہی کم سمے ہے ہمارے پاس بہت ہی کم وقت ہے تو